وعلیکم السلام اللام
ٹھیک ہو
کیسے ہو
ہاں
کیسے ہو
اچھے سے آپ سب کچھ
اور پھر جیسے برتن توڑ رہی ہو
مے نبت تک اٹا رہے تھی
شریت ہے
ہاں ہاں بٹنٹھ رہاری تھی
چلو ٹھیک ہے
ہاں ہاں اور آپ کیا کچھ ہاں ساریے ٹھیک اچا یہ میں یہیں پہ بیٹھی تھی نا یہ ہے نا بہن کی بیٹی ہے کتنا فون چلاتی ہے
ہ
نا کیا یہ اتنا فون چلاتی ہے اوپر سے ابھی اتنی پرابلم ہوتی ہے بچوں کو اس فون سے
اور کیا مت دید ہو یہ اس کو زیادہ فون
مانتے کہاں ہے باچے
اس سے پرابلم ہو جائے گی
ہاں بننا کیا بہت زیادہ اورش اس کے اصل میں فائدے بھی بہت سارے ہیں لیکن بچوں کے لیے تو نقصانات ہی ہیں
آپ کو پتہ ہے پسند سے مطلب آج کوک کوئی بھی سوشل میڈیا دیکھو مطلب کچھ بھی دیکھو اس پہ بس یہی بولتے رہتے ہیں کہ موبائل فون سے آج اس بچے کو ایسا ہوا اسس بچے کو ویس جاا اس لیئے مت دیا کرو اس کو اتنا زیادہ فون کیونکہ اس سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے مطلب نا ریلیٹو یہ ہے ہمارے لیے تو نہیں ہے وہ ایک یہ کی بٹی ہوئی
ہاں ہاں
مطلب میری بیٹی کے سات ہے جسے میری بیٹی ہے اب تو جانتی ہو اس کو اتنی ہی ہے وہ دھیرری دھیرری کرو نا میں مجھے آواز بہت زیادہ آ رہی آپ کی
اچھا ٹھیک میں نے برتن اٹھی تھی اب کی ختم ہاں بتاوا
تو یہ وہ ہمارے ریلیشن میں ہی ہے اس کی بیٹی میری بیٹی سے مطلب ایک مہینہ بڑی ہے قسم سے مطلب اس کی مان اتنا زیادہ پریشان ہے میں زیادہ پریشان ہے وہ وہ ابھی تک وہ ابھی تک بات ہی نہیں کر صح مطلب تھوڑا سا پر پرس
اسی لیے
پرسوں میری بو آ گئی س وہاں اس نے بولا کیا اس نے بولا کہ مطلب اس کو پیر میں لگی تھی مطلب خون نکل رہا تھا لیکن مطلب وہ نارمل تھی مطلب جیسے کچھ مطلب نہ کچھ بولول رہی تھی نہ رو رہی تھی نہ کچھ مطلب اگر ہمارے بچے ہوتے آپ کو تو پتا ہی ہے
ہاں ورنا کیا وہ تو ہاں
یہ کتنی تیز ہے اس میری بوو نے بولا کہ مطلب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا
یہ تو ان کو ہوا ہے فون سے سب کچھ یہ مان بھی نہیں لیکن ہم نے اس کو اتنا دے دیتے ہیں ہم اس کو کھانا کھانے کے ٹائم دیتا ہے بس
نہیں آپ کو پتہ ہے اصل میں دیکھوں مطلب ابھی اگر دیکھ رہی ہیں نا پھر بھی یہ پہلے بات بات
ہاں ہاں یہ تو بہت ساری باتیں کرتی ہے
ارے آپ کو پتا ہے اس کو کیا ہوا ہے اس کو ہوا ہے کہ مطلب جب وہ پیدا ہوئے
ہاں
اصل اس کی ماں جو ہے نا وہ باہر تھی اس کو ہو گیا اس کو مت تھپا کرنے کے لیے کوئی
ہاں ہاں
ہوا پھر وہ رکھتی تھی اس کو وہ نا اس نے کریڈٹ میں جنےے میں یہاں سے دیتی تھی فون وہ ہاں دیکھو وہ کر رہا تھا مل فون وہاں سے کچھ بول رہا تھا بول رہا تھا یہ ما یہات ہے واپس ر کو رہیتی ب
نہ نہ
اسی وجہ سے ہوا ہے اس آج وہ اتنی پریشاں خ وہ کیا بولتے ک جو ہے نا دفنڈ ہم کو کرتے ہیں مطلب اگر کوئی سن نہیں پاتا ہے بولنے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا اس کو وہوانا ٹیسٹ بھی کیا وہ بھی کی ہے
اس کو دماغ بہت بزی ہوا اب اس کو کام کرنی اس کو دن رات باتیں کرنی ہے نا اس کے ساتھ
کتنی باتیں کر گیا بچاری وہ بھی
جتنے ٹائم وہ بات نہیں کرے گی اتنے ٹائم اس کو باتیں ہی کرنی اس کو پہلے تو اس کی مما کی ہی غلطی ہے اس نے اس کو ایسے کیوں رکھا تھا بچوں کے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے کہیں سے بھی
اور کیا اس کو کیا مجبوری تھی مطلب نہیں جانا تھا اس کو باہر
ہاں جب تک یہ چوی ہوتی تب تک نہیں جانا تھا
اس اس کو بہت
بچوں کا بچوں کے فیوچر کا بھی سوچنا ہوتا تیں
وہ اتنی اب وہ اتنی پریشانی ان ہے نا کہ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا
اب کیا ہو سکتا ہے اس کو پہلے یہ سوچنا تھا
میں کہہ رہی ہوں اللہ اس کو شفا دے اللہ اس کو کو شفا دے اللہ اس کو شفا دے لیکن کیونکہ دیکھو جیسے مطلب میری بیٹی ہے وہ بھی اپنی ہی بیٹی ہے لیکن پھر بھی مطلب انسان کو سوچنا چاہیے تھا نا پہلے
ہاں ورنہ کیا اس نے غلطی کی ہے خود یہ تو خود کی ہے وہ گل اس کو کیوں کرنا تھا وہ پھر بھی اس کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتی
جو میری ناند کا بیٹا ہے نا وہ بھی پہلے بہت دیر ج تو فون لیکن میں تو اس گھر گئی تھی نا مانے اتنا مو وہ فڑ وغیرہ نہیں بیچتا ہے وہ کھالے باہر
کی بیٹی ہے نا وہ بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی کیونکہ ہم نے اس کو لایا ہی یہ ہوتے ہیں نا پیرٹ چڑیا ہوتے ہیں نا
ہاں ہاں ہاں
کے سات ہی ہوتا
وہ کل وہ کلر بورس
ہاں ہاں وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے اس کو اتنا فون نہیں ہے
ہم بھی اس کو بول رہے تھے اس نند کی بیٹی کو اس کو لائیں گے
ہ ہاں
زیادہ اور اس سے بہت زیادہ بدتمیزی بھی سیکھتے ویسے وہاں سے بچے وہاں کے بچے نا بہت زیادہ خراب ہےاں لیکن موبائل فون اصل میں دیکھو پتا ہے بڑے کے لیے بھی یہ کچھ
ہ جب ہم چلائیں گے فائدے سے تو ہمارے لیے فائدہ ہی ہے
ہاں لیکن بڑوں کا دماغ بھی اس سے خراب ہی ہوتا ہے اور چھوٹوں کا تو اور پتا ہے سب سے زیادہ درار رشتوں میں آ گئی
فون پے ح سب کچھ ہوتا ہے آگے ہمیں پت ہی نہیں ہوتی ہے عید سا نا وہ بھی فون پہ خبر لیتے ہیں وہ بھی فون پہ کسی چیز کے لیے ان کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی فون پہ آگے تعلق ہو چاہ نہیں ہے
کیکہ پتا ہے پہلے کیا تھا مارب پہلے فون نہیں تھے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے اور پتا نہیں رہتا تھا کہ کون کہاں ہے کیا ہے پھر مزہ آتا تھا مطلب کہیں جانے میں وہاں حال چال پوچھنے میں ن آ جو ہوا نا یہ بہت غلط ہوا اب ہاں مطلب اس سے ٹائم بچ رہا ہے بہت ساری کامیں آسان ہو رہی ہے
ہاں اور گھر جا بیٹھ کے بھی مطلب کبھی بیمار ہوتے ہیں ہم بھی اور کوئی اور بھی ہوتا ہے پھر بھی گھر جا کے کسی کی گھر بیٹھ کے کسی کی خبر لیتے ہیں ویسے تو ایسے بھی کچھ فائدے ہی ہیں
لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایسے خبر لینے سے بہتر تھا کے اس کے گھر جانا وہاں حال چال پوچھنا
ہاں ہاں وہ تو ب
ہاں
ہاں
ہ
وہ تو بہتر تھا اس سے اور بتاؤ آپ کیا کر رہی ہو
زیادہ چینجس آئے
اسی فون کی وجہ سے
میں کام ہی کرنی ت میں نے سوچا میرا کام جلدی ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ بات کر اور ہاں یہی میں نے دیکھا کہ آج میں دیکھ رہی ہوں فون اس کے بول گئے ہیں اس بچے کو ایسا ہوا یہ اللہ نہ کرے پاگل ہو گیا فون دیکھ دیکھتے اس کی یادہ چلی گئی میں نے سوچا کہ آپ کے گھر میں بھی چھوٹا بچہ ہے میرے گھر میں بھی چھوٹا بچہ ہے تک کی نہ ہم اویئر کرے اپنے آپ کو
ہاں ہاں سچ میں بچوں کو فون نہیں دینا ہے باقی جو ہمیں فائدہ مل سکتا ہے فون سے ہم وہ فائدہ لے سکتے ہیں اس فون سے باقی صرف آج کل کے لوگ ریل اسکرول کرتے ہیں اچھی اچھی خبریں نہیں سنتے ہیں مطلب ان کی اور دھیان نہیں رہتا ہے اسی لیے ہمارے لیے یہ فون بیکار بن گیا ہے
وہی نا مطلب آج تو مجھے تو لگتا ہے کسم سے مطلب جیسے پہلے جیتے تھے نا زندگی اگر ن اسس سو ہوتا نا یہ فون وغیرہ بند ہی ہوتے
ہاں ویسے تو مزہ تھا
کیونکہ اس فون کی وجہ سے نا بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے
ہاں بہت زیادہ
رشتے میں بہت زیادہ دراریں آتی ہیں چاہے دیکھو پتی پتنی ہو اور بہت آج تو بہت زیادہ مطلب نا غلط کام بھی ہوتی ہیں اس میں
ہاں ورنہ کہ اس سے تو ہوتا ہے
اس کے تو یوزز بھی ہے لیکن ای یوزز بھی بہت زیا
ہاں وز تو تب ہے جب اس ت فائدے لیں گے اس سے پڑھیں گے اس سے کچھ سیکھیں گے
ارے ہم ایسا کر رہے ہیں کوئی ذرا مجھے بولا
نہ نہ وہی تو ہمارے لیے نقصانات ہوئے نا پائدہ
اب تو کوئی ہے مطلب اکل مند جو ویسا کر رہا ہے باقی سارے جوبے کچھ لوگ ہیں نا
وہ نہیں کرتے
وہ نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی
ہاں سچ میں
وہاہ
اب ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ ہی اٹھائےیں اور جب ہم فائدہ اٹھائیں گے تو جب ہم نہیں چلائیں گے بے وجہ فون ہمارے بچے جو گھر میں ہوتے ہیں ہمارے نیبرس جو ہوتے ہیں ان کے بچے وہ بھی نہیں چلائیں گے
وہ تو صحیح بات ہے جیسا یہ تو صحیح بات ہے جیسا بڑا کرے گا ویسا چھوٹا سیکھے گا جو ہم کریں گے یہ تو وہی سیکھیں گے ہم فائدہ دیکھیں گے یہ فائدہ ہی اٹھائیں گے ہم اپنے آپ کو نقصانات دیں گے تو یہ بھی تو وہی کریں گے نا
اب ان فون کو تھا اڈ کر
مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اچھا اچھا ہے کہ بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ان کو گھومنے پرنے لے جانا وہ تو بہتر ر ہے اگر ان کو بومنے پھر نہیں لے جائیں گے
چلو ہم کریں گے بعد میں بعات
خیال تو رکھنا ہے بچوں کا وہاں پہ گھومنے لے ج جا کے بھی لیکن اس کے نقصانات بھی نہیں ہیں
کر لیتے بعد مجھے تھوڑی سی کام ہے اللہ حافظ
چلو کوئی بات نہیں